تو ایسا تو بولو
ہاں بولو
ٹھیک ٹھیک اب کس کے نمبر سے کال کیا
جی یہ کزن کا ہی نمبر ہے نا اس سے پہلے بھی اس سے سینڈ کیا تھا میرا کہاں اپنا چل رہا ہے میرا تو بند ہی ہو گیا ہے نا وہ
تو بار بار اس کے نمبر سے کہاں سے کال آئے گی
یہ ہے نا میرے
او باہر اچھا ٹھیک
ہوں ہوں ایکچولی میں نے پھر اس کے نمبر پہ کھولا نا تو پھر یہ میں نے اپنے ہی فون میں مطلب لاگ ان رکھا ٹھیک ہے یہ میں نے مطلب اپ نے فون میں اس کے فون سے ڈیلیٹ کیا پھر اپنے فون میں رکھا کیونکہ جو میرا اپنا تھا نا وہ تو خراب ہو گیا نا میں نے اس دن بولا نا اس پہ نہیں ہو رہا اس کو ون ایٹی منٹس کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو اس پہ سے کال نہ ہوت تی ہے نا آتی ہے کسی کو وہ خراب ہو گیا میرا دونوں
جی کتنے پینڈنگز ہیں میرے پاس
میں نے اس پہ سکسٹین ایک پہ سکسٹین کیے تھے دوسرے پہ ٹوینٹی کالز کیے تھے
ابھی کتنے کالز ہے پینڈنگ میں کے
ہوں ہاں
تم ابھی ایک بھی نہیں کیا تھرٹی کالز کم سے کم کرنی ہوتی ہے کم سے کم اگر پانچ ہی ہوتی نا فی الحال تو اکاؤنٹ کا آپشن آتا پھر کرتے دھیرے دھیرے اس اس لیے میں بول رہی تھی آپ کو آپ مما کے نمبر سے کرو پھر میں کرتی کام اگر آپ مما کے فون کو میں کرتے نا یہ ایپ پھر میں آپ کو میں آپ کا اکاؤنٹ رکھتی لاگ ان اور آپ ممی کے نمبر آپ کے مما کے نمبر پہ آپ کے نمبر سے کال کرتی آیا سمجھ کیسے
کیسے
میں مطلب کہہ رہی ہوں اگر آپ آپ کی مما کے فون میں کرو گی نا یہ ایپ لاگ ان اس کو ہے نا سم وغیرہ سب کچھ اسی کے فون میں کرو گے پھر جو آپ کا ہے نا آپ کا اکاؤنٹ جو یہ مطلب آپ کا نمبر ہے پھر میں آپ کے نمبر سے آپ کی مما کے نمبر کال کرتے پھر آپ کرتے میرے ساتھ بات پھر ہم دونوں کرت تے بات پھر ہوتے نا آپ کے ٹاسکس بھی کمپلیٹ
اب میں تمہیں بولتی وہاں سے کرو مجھے کال لیکن وہاں سے اس نمبر پہ کال نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ اپنی ہی فون میں لاگ ان ہونا چاہیے جب یہ اپنے فون میں لاگ ان ہوتا ہے نا یہاں ہاں سے بھی دوسری کہ صرف یہاں سے کال کر سکتے ہو تو وہاں کی کال نہیں آ گی کیا آپ کو ایا سمجھ
جوں
ہوں اگر میں تمہارا اکاؤنٹ اس ٹائم لاگن ہے نا مجھے مجھے صرف میں تمہیں یہاں سے کال کر سکتی ہوں اس نمبر سے وہاں کی کال مجھے نہیں آئے گی اگر تم وہاں سے مجھے اس نمبر پہ کال کرو گے نا مجھے نہیں آئے گی کیونکہ وہ ہے نا میرے فون میں لاگ ان اس ٹائم ای وجہ سے ورنہ ورنہ تھا نا یہ والا اکاؤنٹ میں تمہیں بول دی کرو وہاں سے بھی تم مجھے ایک کال تم کرو ایکال میں کرتی ہوں لیکن یہ ہوتا ہی نہیں اس اسے میں بول رہی تھی تم مما کے نمبر پے کرو
ٹا مارے یہ بہت بڑا سردارد والا کام ہے
یہ سد درد والا کام نہیں آپ کو لگتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کیوںکہ آپ کے سر کے پس سے جا رہا ہے نا سر آپ کو ایک بار سمجھ آئے گا نا پھر نہیں ہے سر دارد والا کام فارزان نے دو ہی کالس کی ہے تمہیں پتاہ فارزان ہے نا دو میں ہے دو کال ان کا ایٹی روپیز ون ایٹی روپیز کو آیا ہے دو کالس کا لیکن اس نے کی ہے دو کال اگر تم نے ایک ہی کال کی ہوتی نا یہاں سے تو پھر بھی تمہیں آپشن تو آتا نا اکاؤنٹ کا تمہیں فی الحال ایک بھی کال نہیں یک ہے فال تو کم سے کم کرنی تھی میںج لیکن اس نے بولا میں بزی ہوں اس وقت اس وقت نہیں ورن میں کرتی تمہارے سے اکاؤنٹ سے کسی کو کول اب کس کو کرو آپ چھوٹی کو کر سکتے ہاں پھر بھی آپ کو اچھا آئے گا پتا ہے کیا کیونکہ میں آتی ہوں نا یہاں سے بھی آتا ہے نا مطلب جو یہاں سے میں کال کروں گی اس کا بھی آتا ہے اس کا ففٹی روپیز آتا ہے شاید پر کال کا ایکسیپٹ ہوگا تو پر کال کا ففٹی روپیز جو وہاں سے تم کرو اس کا ہنڈریڈ روپیز آتا ہے اگر اچھے سے کریں گے اگر ہنڈریڈ نہیں آئے گا کم سے کم سکسٹی روپیز تو آئے گا ہی آئے گا
اچھا
اسی لیے میں کہہ رہی تھی آپ کو اس پہ میں نے کی اس کو ٹین کالز کمپلیٹ
اچھا
ہوں اور
اور کیا کہ رہے ہے کچھ گ
نہیں میں نے کچھ نہیں کہا میں اوپر چڑ رہی میں یہ کام کر رہی تھی بستر اٹھانا تھا
اچھا
ہوں اور سنا کیا پکایا تھاکھر کھانے میں کل کیا تھاکان میں
اج پالک
اچھا پالک کون کھاتا ہے آج پالک سے آج بیمار پڑتا ہے انسان گرم ہی ہے آلرییڈی
ک مزہ آتی
ہاں تو میں اگر میں بھی دوں گی مجھے بھی مز
ہوں
نا ہاں مجھے بھی کھاؤ گے
ہ ہ ہ کھایا تھا دو چار بار آیا تھا دو چار بار
کیا
بریانی جس کی آپ کو عادت ہے
نہیں میں کہہ رہی میرا میرا میں مطلب میں اگر آپکو دوں گی
مطلب تنو اگر آپ کو ملے گی کھانے کے لیے وہ کھاؤ گے یہی میں بول رہی ہوں
نہیں نہیں آپ
آپ نے بولا ہاں نہیں نہیں آپ نے بولا ہاں آپ کو اتنی اہ اتنی چڑ ہے میرے ساتھ جو آپ مجھے بھی کھاؤ گے گناہ کیا ہوا
نہیں چٹنی چٹ نہیں ہے محبت ہے نہ
ہوں
پو پوپ
اور سناؤ کچھ خاص مما کہا ہیں
مما گھر پے ہی ہے مئی شاپ پے تھا شاپ پے تو وہ گھر پے ہی تھی شاید پتا نہیں گھر پہ ہی ماما کے ہاتھ میں بھی
اچھا بائی کہاں بائی گیا کو کہ وہ یہی پیا ابھی
وہ گیا سری نگر صبح ہی وہ نہیں آتا ہے سائڈ دیکھنی تھی پٹن میں
میں کہہ رہی وہ چھوٹا والا بھائی مطلب دوسرا والا
ذیشان بھای ذیشان بھای
ہاں زیشان بھای
تیرج پمپ کو وہ اس کو ہے نا اگست میں ایگزام بولا تو تھا اگست میں
اچھا ٹھیک اب فیلحل گھر پے ہی ہے وہ
ہاں اس کو آیا تھا کل جوب ہی سوپر ہاسپٹل میں
اوں
وہ بول رہے سالاری کم ہے
سالاری کتنی تھی
ففٹی فائیو
اچھا تھا اور نزدیک بھی تھا سوپور ہاسپٹل
اہ ہوہ اس کو آتا ہے ایک لاکھ پر ہاور پڑا
کچھ نہیں اس میں گھر تھا نا پاس میں ہی
نہیں اس کو وہ ہے فرینڈ کوئی آصف بھائی وہ بولا تھا نا جموں میں وہ اس کو وہ نہیں مار رہا ہے بول رہے اسی کا ویٹ کر رہا ہوں میں ہے نا بانڈ اپنے حساب سے اپنے اپنے فرینڈ
ہاں جیسے آپ کو ہے میرے سات بانڈ
ہ
جیسے آپ میرے بنا کہیں نہیں جاتے ہو ہے نا
ہمم میں نے پلان بنایا تھاگ جان کا
اچھا کس کس ساتھ
یھیک نانی کے ساتھ فرینڈ کے ساتھ فرینڈ کے ساتھ اور کس
تو جو جو اس اس وقت موسم بھی ٹھیک ہے اس وقت جاتے ہیں وہاں گھومنے کے لیے
تین لڑکے مل رہے وہ بول رہے پہنچ جائیں گے گاڑی میں اس کو خود کی گاڑی ہے نا وہ پانچ جائے گی تین نہیں پانچ برابر
اچھی بات ہے جاؤں گھومنے مداق بہت اچھی جگہ
ہمم اس سال باہر بھی جانا ہے بولا تھا نا لسٹ ٹائم
ہاں ہاں اس کی پرمیشن کس نے دیا آپ کو
جنا اپ نے جو کال پہ
نہیں نہیں میں نے کوئی پرمیشن نہیں دی مت بولو تم
ہاں بول تھا آپ
اور لداخ کی نکلے ہو لداخ کی پرمیشن
نہ یہ بنا رہے ابھی نہیں نکلے کیا ہمم پسند
زیادہ سر پے چڑھ گئے ہو
کیا بول تی تو نہیں کچھ بھی
اب زیادہ سر پہ چڑھ گیے ہو آپ
کوئی بات نہیں جب جائے ہے بول دیں گے تب بس باہر باہر باہر آپ نے بولا تھا نا باہرکا
نہیں بولا کب بولا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس میں نے بولا
آپ کی زبان
نہیں میری زبان تو میں تو بول رہی ہوں میں نے نہیں بولا ای تھوڑی ثبوت ہے کوئی آپ کے بولنے سے کیا ہوتا ہے میں دینی چاہی چاہے اجازت
یاد کرو بھول گے
جا سکتے
کیا کر ڈریم لینڈ بتا بولا
نہیں نہیں میں نے نہیں بولا میں نے بولا نہیں جانا ہے
زبان سے مت مکھر جاؤ گنا ہے
نہیں میں تو نہیں مکر رہی کس نے مکرا
یاد کرو پھر میں نے کیا بولا تھا
جانا آپ کیا بحث کر رہے ہو میرے ساتھ میں نے مجھے پتا ہوگا نا میں نے کیا بولا
نہیں نہیں میں نہیں نہیں نہیں وہ ڈاؤن ٹاؤن میں آپ نے بولا تھا ہاں آپ کہاں جاتے تو کوئی بات ہے تو
ہاں
ٹھیک ہے میں کرتی ہوں تم سے بات ٹھیک ہے
کتنا ہوا ٹائم
یہ ہوگیا ہے
ہاںن